ے آ ہاں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و جان یس ہاں ٹھیک ہے آپ کی سناؤ بھائی جان کھانا وانا ہو گیا
جی بھائی جان کھانا ہو گیا اپ سنا آپ کا ہو گیا
جی ہو گیا بھائی جان جیسے میں ابھی باہر نکلا ہی تھا تو میرے کو ک دھیین بھائی ملے تھے اپنے تو بات کر رہے تھے بھائی بچے ابھی پڑھتے نہیں ہے یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے تو میں نے ان سے بولا بھائی آپ کی تعلیمات کتنی ہے آپ کا علم کتنا ہے اگر آپ پڑھے لکھے ہو آپ نے دین کی تعلیم حاصل کر رکھیے ہے تو آپ کے بچے بھی کریں گے
جی
اللہ تعالی نے ہمارے کو نواجہ اتنا ہے اپنے کو گناہوں کی
ا
مافی کے لیے قران پاک بھی ہے دعا کرنے کے لیے درگاہ بارگاہ سجدہ کرنے کے لیے اللہ نے خود اپنے لیے کہا ہے پھر بھی انسان بارشر میں کویا ہو نمازوں سے دور ہو گیا اپنی جو امام حسین تو انہوں نے اپنے اسلام کے لیے سجدے میں سر کٹا دیا
بالکل صحیح
پھر بھی بھائی جان پبلک گھوم رہا کہ راہ پہ چل رہی جو اسلام کی خوبصورتی ہے اس کو تو سمجھ ہی نہیں پا رہی ہے پبلک
جی
اپنا اسلام اتنا خوبصورت ہے بھائی جان اسلامک ٹاپک پہ اگر بات کرنے لگ جائے نا تو یہ مان لو صبح کی رات اور رات کا دن ہو جائے پھر بھی اپنا من یہ نہیں بولے گا بھائی ہم اس محفل سے اڑ کے چلے گئے
بالکل صحیح
اسلام نے اپنے کو اتنا نوازا ہے اتنا نواز جائے کسی بھی دھرم نے نہیں نوجا اتنا
بالکل صحیح
نبی پاک صلی اللہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کی ہیے اللہ تعالا نے فرمایا کہ جو بھی لاسٹ ٹائم پہ اگر توبہ کر لے گا
میں اس کو بھی بخش دوں گا
اس کو بھی بخش دوں گا تو اپنے نبی صلی اللہ ع وسلم اتنی
پلیس
دیکھے گئے اپن کو پھر بھی اپن اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے
بالکل صحیح بھائی جیسے کہ آپ کو پت ہی ہے پہلے نمازی پانچ فرض کی گئی ہے جو ہم ادا ہی نہیں کر رہے ہیں
ادائی ہی نہیں کرلے پہے پچاس پچپن نمازی تھی جو کم کروا کے پانچ فرض کرتے اپنے اوپر پھر بھی وہ نہیں کر رہے
بالکل صحیح بھائی جان ہم وہ پانچ بھی فرض نہیں کر رہے ہیں ہم اس کے بارے میں بھی بول رے آج ٹائم نہیں ہے کل کریں گے کل ٹائم نہیں ہے پرسوں کے رہیں گے یہ بھی بول رہے ابھی ہم چھوٹے ہیں ابھی جی بھائی جان
نماز قضا تو معافی نہیں ہے
بالکل
پھر بھی اپن پتا نہیں اس دنیا کے کون سے شرک میں کھئے ہوئے ہیں
بالکل صحیح
آچھا
نماز تو ہمیں کسی بھی صورت میں آداد تو کرنی پڑے گی کی وہ ہم پہ آ سمجھو قرض ہے
جی بالکل بھائی جان لیکن اپن کیا ہے دکھانے کے لیے عید بقرہ عید کی یا جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں بھائی جان اپنے اسلام میں جھوٹ اور چگلی سے بچاؤ کے لیے بولا گیا ہے لیکن آج اگر سب سے زیادہ جوٹ بولا جاتا ہے تو اپن لوگوں میں بولا جاتا ہے اگر چگلی کی جاتی ہے تو اپن لوگوں میں کی جاتی کہ یہ
جی
تو یہ ایک طریقے سے ا اپن گناہ گناہ کے راستے پہ چل رہے ہیں
جی بھائی جان
اپنے محمد صلی اللہ عیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اپنے لیے برا بولے تو اس کو بھی معاف کرو
جی
لیکن اپن وہ چیز کرتے ہی نہیں ہے اپن اس کو گالی دیتے
جی بالکل جی جیسے کہ آپ نے گالی کے بارے میں بولا کہ ہمارے اسلام میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بندہ گالی دے رہا ہے آپ اس کو یہاں سے کچھ مت بولو اس کو بولو کوئی نہیں آپ نے گالی اگر آپ کو لگ رہا ہے چلو کوئی نہیں اور گالی دو نہ کہ یہاں سے اسے واپس گالی دو
جی بالکل بھائی جان صحیح فرمایا آپ نے
جی بھائی جان جیسے کہ آپ نے ابھی بولا کہ میں نے بندوں کو باہر دیکھا ہے آپ کو پتا ہی ہے جو ہمارا ماحول بھی خراب ہو رہا ہے جیسے کہ بیٹیاں ہماری ہے ہمارے بہنیں ہمارے محمد صلیلہ علیہ السلام نے فرمایا ان کا باپ میں خود ہوں مطلب جو بھی بیٹی ہے حضرت ما صلی ال علیہ ولم فرما ہے اسس کا باپ کوئی اور نہیں ہے اسس کا باپ میں خود ہوں ہم انہیں بیٹیوں کو کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں
جی بالکل اپنے کتنا مطلب یہ مان لو یہ ایک طریقے سے اپنے مطلب توبہ کا مہینہ ہے رمضان لیکن آج محمدن بھائی روزہ بھی نہیں کرتے زاقات بھی نہیں دیتے ف کا بھی نہیں نکال د بلکہ یہ مان لو اپن اس دنیا کے سب سے بہترین قوموں میں سے ایک ہے جو اللہ تعالی نے اپنے سپہ کے لیے گناہ نکلیے اتنے سارے راستے کھولے
جی بالکل
لیکن پھر بھی اپن بھائی جان ایک چیز پہ بھی عمل نہیں کرتے اپن اسے دنیا کی مالو زورت شہورت کو اکٹھا اھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو اپنا دین دین سے بہت پچھڑے ہوئے ہیں
اپن جو بے فوضول کی باتیں ہوتی ہے اس پہ زیادہ بیحس کرتے بھائی جان اپنے کوئی ابھی کا ماحول ایسا ہے آپ کو علم ہو یا نہ ہو آپ نمازی ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر آپ کے اسلام کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو آپ اس پہ ترک بھی ترک نہیں کا لے کریں گے اس اس کے پاس لڑائی کرنے چلے جائیں گے لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے پہلے یہ دیکھنا چاہیے یہ کس آدار پہ بولا گیا ہے کس لیے بولا گیا اور کیوں بولا گیا ہے اب اپن کیا اس سے سیدھی لڑائی جھگڑا کرنے چلے جاتے ہیں بلکہ اپن کو ایسا کرنا چاہیے اس کے پاس جا کے بیٹھ کے اس کو سمجھانا چاہیے بھائی تو نے یہ بات کس حساب سے بولی ہے کس ط لجے میں بولی ہے جرا ہم کو بھی بتائیے پھر وہ بتائے اپن کو تو اپن اسی کے لہجے میں اس بات کا جواب دیں گے تو وہ آٹومیٹک شرمندگی محسوس کرے گا
جی بالکل
لیکن اپن یہ چیز تو کرتے ہی نہیں ہے اپن تو اپنے جو سلٹ کی باہیں ہوتی ہے اس کو چڑھا کے اس کے اوپر چڑھنے چلے جاتے ہیں
بالکل صحیح بھائی جان
بلکہ اپنے اسلام میں لڑائی جھگڑا کرنا کچھ بھی نہیں سکھایا گیا بھائی جان
یہ ہمارا اسلام یہی بول رہا ہے بھائی چارہ رکھو اگر کوئی غلط کر رہا ہے اس کو آرام سے اپنے پاس لے کے آؤ اس کو آرام سے سمجھاؤ ٹھ یہ کیا ہے غلط کیا ہے
یہ مطلب اس کو آرام سے سمجانا ہے نہ کہ وہ وہاں سے کچھ اور بولیں ہم یہاں سے گغصے ہو جائیں گے یہاں سے واپس اس کو کچھ اور بولیں گے اس لیے اسلام نے ہمیں اس چیز کی اجازت ہی نہیں دی ہے
جی بالکل بھائی جان پہلے اپنے جو بڑے
ہے جیسے ہم ایک نعرا لگا رہے ہیں ہندو مسلم مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی مگر اس ٹائم ہمیں ہم اس ٹائم میں ہم یاد ہی نہیں رکھ رہے ہیں کہ ہم کچھ آواز دے رہے ہیں ہم کچھ بول رہے ہیں
جی بالکل بھائی جان
اپنے اسلام کی خوبصورتی تو اتنی بہترین ہے اگر کوئی محفل میں ادر کاسٹ کا جاگے بیٹھ جائے نا تو وہ اٹھنے کو تیار نہیں ہوگا
بالکل صحیح
اتنا خوبصورت ہے اپنا اسلام لیکن اپنے جو بڑے بزرگ تھے ان کو علم تھا جو ابھی کے بچے وہ نشے کے آدی ہے ان کو علم سے کوئی مطلب ہے ہی نہیں ان کو تو کسی ٹپ پہ بحس کرا لو انسٹاگرام سوشل میڈیا یوٹیوب پہ دیکھ کے وہ کسی بھی جی بھائی جان وہ کسی بھی بات کو اتنا بڑا کر دیں گے
جی
اس کے پیچھے کا لوجک نہیں سمجھیں گے ابھی اپنے حافظ قرآن ہوتے ہیں مولوی ہوتے ہیں مولانا ہوتے ہیں تو وہ بہت سارے ترک وترک دیتے اپن کو تو ان کی باتوں کو اپن کو سمجھنا چاہیے کسی عالم سے اللماؤں سے پوچھنا چاہیے انہوں نے ایسا بولا ہے تو یہ کس حد تک صحیح ہے کس حد تک صحیح نہیں ہے توپن کے جو بھی علماء ہے وہ اپن کو بتائیں گے بھائی یہ اس طریقے سے بات صحیح ہے لیکن اپن اپنے علماؤں سے اپنے مولانوں سے پوچھتے نہیں اپن ڈائریکٹ ہی ان کے اوپر ٹپنی کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ سب سے مائنس پوائنٹ ہے اپنے اسلام میں
بالکل صحیح بااتی جان
ابھی اپنے پہلے کے بڑے برجوں کو علموا لیے تھے ابھی کے بچے نشے کے عادی ہو گئے ان کو پڑھنا لکھنا کچھ بھی نہیں ہے علم تو حاصل کرنا ہی نہیں ہے
اصل میں ہم اسلام سے دور ہو رہے ہو گئے نا اسی لیے ہمیں یہ سب دیکھناڑ پڑ رہا اگر ہم اسلام سے جڑ جائیں گے تو ہماری مطلب کنو میں یہ خرابی نہیں ہو جائے گی
ہوگی اور اپنی نسلیں وہ بھی آباد رہے گی ابھی اپنے جو قوم کے دین بھائی ہے وہ کتنے نشے کے عادی ہو چکے ہیں ان کو یہی پ پتا نہیں ہے بھائی یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے وہ تو بس ابھی آپ نے دیکھا ہوگ اپنے عید پہ ہے تو عید پہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے جو نوجوان ساتھی ہے اپنے بھائی ہے بندو ہے وہ چاہے سٹا مارنے چلے جاتے ہیں کوئی گاجا پونکنے چلا جاتا ہے کوئی نس حصہ کرنے ج چلا جاتا ہے لیکن وہ سب اپنے حرام
بالکل صحیح بھائی جان
تو یہ جو اپنے ابھی کا جو کلچر چل رہا ہے بائی جان یہ اپنے جو علم کی کمی سے چل رہا ہے
بالکل صحیح بھائی جان یہ لاسٹ میں آپ سے ایک بات ہی بولوں گا بھائی جان جو یہ چل رہا ہے یہ ہمیں خود سدھارنا ہے
جی بالکل اپنے پ ملی سے اپن شروعات کریں گے تو اپن آگے بھی جا کے کو بات
بالکل بالکل صحیح بھائی جب چار لوگ ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ اور چاروں کو اپنے ساتھ جڑا دیتے کہ ایسا کرو یہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے جی بھائی
جی آپ سے بات کر کے اچھا لگا بھائی جان پھر ملیں گے خدا حافظ بھائی جان
اوکے بھائی جا خدا حافظ